تک ان کے جو نارمل پیٹ دی وہ میں کہ ہلو ہلو
ہاں بولیے بولیے جے بھائی
ہلو
ج
ہیلو آواز آ رہی
جی بھائی ج بتائیے کھانا پینا ہو
ہاں ہو گیا آپ بتائیے بھائی جان آپ کا کھانا پینا ہوا
ہ بار ب پانی ج اور بتائیے گھر پ لوگ کیسے ہیں س گی چاول چاول دال سبزی پاپڑ تلوڑی اور ٹھنڈا اور بت ہی آپ کا طبیعت ٹھیک ہے ہم بھی ج ن ب گتے ٹھیک ہے
ہمارا سب طبیعت وبیت ان اجن سب کوئی بڑھیا ہے سب کوئی ٹھیک ہے سب کوئی اچھا ہے آپ بتائیے آپ کے گھر پ لوگ سب بڑھیا ہے
جی ہمارے گھر پریوار لوگ سب بڑھیا ہے سب کرتے ہوئے ٹھیک ہے اور بتائیے آج آپ آپ کے یہاں بارش ہوا ہے کہ نہیں
میرے یہاں آج تو بارش خب ہوا ہے ایک دم بڑھیا سے ہوا ہے بارش ایک دم جم کے بارش ہوا ہے کیا بتا ہے مزہ آ گیا آج کے بارش میں آج تو بارش میں تھوڑا نہانے کا بھی من کر دیا ہے جتنا جوور بارش تھا بھائی جان پر کیا کریں نہا نہیں پائائےیں کیونکہ تھوڑا بازار میں پھنسے ہوئے تھے اور گھر پہ رہتے تو پکا نہاتے بھائی جن ہم
جی بھائی جان بات تو صحیح ہے ہمد تھا مارکیٹ نگلے تھے تو بہت زیادہ بارش ہوا تو ہم تو بھیگ ہی گیا ہے تو کہاں بھیگ گیا تو بھیگ گیا ہے تو پورا نہاائی لے رہے ہیں تو وہی گ دیکھے کہ ہمارے راستہ میں ایک بہت بڑا پیڑ تھا گر گیا تو اسے تھوڑا تار ٹوٹ گیا تو وہ ہم کو تو وہ آدھا گھنٹہ لگ گیا ہے روڈے پہ تو وہی دوسرا راستہ سے آئے وہ راستہ ہم دیکھے تھے تو وہی دوسرا را سے آئے تو تھڑا اس سے ٹائم لگ گ
او نہیں بھائی جان یہاں تو تھوڑا آندھی اندھی آیا ہے بھائی یہان لیکن پیڑ اڑ تو نہیں گرا ہے لیکن آندھی اتنا تھا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ پیڑ پک کا کوئی نہ کوئی گر جائے گا تو پت نہیں ادھر ادھر گرا ہوگا تو اس کی تو ابھی خبر نہیں ہے پر ہمارے جتنے بھی آس پاس میں بھی بڑے بڑے پیڑ تھے وہ سب پیڑ ابھی صحیح سلامت ہے سب بڑھیا ہے ان سب پیڑ میں تو ایک آم کا بھی پیڑ ہے جس پہ تو بہت سرا آم تھا بھائی جان لیکن جو آندھی ابھی آئی ہے اس آندھی میں بہت سارا آم جو ہے سب جڑ گیا ہے ہم تو ادھر سے آئے ہیں تو دیکھے کہ چھوٹا چھوٹا بچہ سب اسی آندھی میں آم خوب اٹھا رہا تھا بین رہا تھا اٹھا اٹھا کے سارا بچہ سب آم کو لے جا رہا تھا اپنے اپنے گھر پہ سب بچہ سب تو اس میں تو یہ باچام کو دکھا تو ہم تو بچا سے اسے لے لیے ہیں آم اور اسے لیے ہیں تو اسے مانگ لیے کھانے کے لیے ہم تو کھا کے دیکھے ہیں تو بہت میٹھ آم تھا بہت بڑھیا آم تھا تو بس ایسے ہی اتنا ہی آندھی تھا جتنا دیر تو پڑ اور نہیں گرا ہے آپ بتائیے بھائی جان اور سب آپ کے ویسسی پیڑے گرا ہے کہ آدمی کا گھر ا نہیں ن گرا ہے بھائی جان کیونکہ ہم تو سنے ہیں کہ آندھی میں گھر اور بھی گر جاتا ہے بھائی جان
نہیں نہیں آج ہی ہو تو آیا تھا لوگ پیڑ گرا بس گھر و ب سب تو ٹھیک ہی ہے
وہی گئے تھے مارکیٹ میں تھوڑا لچی لانی
کر کہ لیچی تو گئے تھے تو دو سو روپے تھا آج گیا لیچی لانے تو دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ مہنگ ک دیا چار سو روپئے دے رہے وہی گئے تھے کہ نہیں آج تو لیچی تھڑا اس سال تھڑا لال لایا نہیں تھا چھوٹا چھوٹا تھا وہی کھانے کا من کیا وہ گ تھاچی ل لچی کن کے جاہ رہتا تو پیروا گر گیا نہیں پتا ہے تو تار ٹکٹ گیا تھا تو اس میں کہ جائیں گے خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے دوسرا را م گ ہے دوسرا استان گیا پ جے تو وہی وہاں ٹائم لگا تھا گھر پہنچے ہیں تو لائن اکٹ گیا تھا تو وہی لائن اکڑ گیا تھا تو کا کہ یہ نچو سب توڑ لیے اور چھت پہ چل گئے ہیں اور کھیں کھائے تو کچھ کچھ میٹھا تھا کچھ کچھ کڑوا تھا اب دیکھی اتھگا دیا چار سو روپے لیجی اور کھٹے نکل گیا بتائیے کیا کیا ہم تو دو د دس دو دن تین دن پہلے گئے تھےچ دو سو روپ دیرا دے ت اور کافی بڑھیا تھا لن ت میٹھا میٹھا تھا اب اتنا مہنگ نچی کر دیا میٹھے نہیں تھ ہم تو ٹھگا آ گئے ہیں بھائی جان لچی وہی اب تو وہی گاؤں تھے کڑے کافی من ہو گیا تھا نا تو لائٹ وہ کٹا تھا تو دو تین گھنٹہ تو اپرے ہم موبائل سے گیم کھیل رہے تھے تو تین گھنٹہ بعد لائٹ آ گیا ہے تو آپ بتائیے آپ کی سائڈ لائٹ بارس ہے تو لائٹ کٹا ہے کہ نہیں
ارے بھائی جان کیا بتائے ہم آندھی بارش آیا یہ سب تو ہم تو آئے ہیں گھر پہ تو دیکھے ہیں کہ سب محلہ میں لائٹ آ گیا تھا میرے ہی گھر پہ لائٹ نہیں تھا اور ایک بھائی جان ہے میرے گھر کے پیچھے کے طرف ہے ایک بھائی جان اور میرے گھر کے ایک پورب کے طرف ہے بھائی جان وہ بھی دونوں بھائی جان کے گھر پہ لائیتے نہیں ہے ہم لوگ کا جس پل سے دیکھیے بھائی جان میرے محلے میں تین گو پل ہے اور تین گو پل ہے تو یہ پل جو ہے میرا جو پل ہے وہ الگ ٹرانسفر سے کنیکٹ ہے اور ادھر دوگو پول الگ ٹرانسفر سے ہے یہ جو دوگو پول ہے اس پر سے ادک محالا والا کا تار اسی پول پر سے ہے تو اسی پول پر سے بھائی جان تو وہ لوگ کےےھر میں لائٹ ہے کیونکہ ا والا ٹرانسفر سے جڑا ہوا ہے تو وہ ٹرانسفر کا پ یا یہ پول کا فیز سب ٹھیک ہے تو یہ لوگ کا لائٹ ہے لیکن ہم لوگ کا جس پول سے کنیکٹ تھا ہم لوگ کا جس پول سے جڑا ہوا تھا تار اس تار وہ دوسرے ٹرانسفر سے ہے جڑا ہوا تو وہ وہاں کا فیج ایگو اڑ گیا ہے بھائی جان اب وہ فیج اڑنے کا استتی میں کیا ہوا بھائی جان کی ہمارے گھر پہ لائٹ ہی نہیں ہے پیچھے والے کے گھر پہ لائٹ ہی نہیں ہے ایک دو اور بھائی جان کے گھر پہ لائٹ ہی نہیں ہے تو ہم آئے ہیں تو یہی دیکھے کہ پورا محلہ میں یہ جوتا ہی جوتا سب کے گھر پہ لائٹ اور میرے گھر میں لائٹ نہیں تھا تو لائٹ نہیں تھا بھائی جان تو بہت کیا بتا ہے پریشانی ہوا ہے کھانا وانا بنانے میں گھر والوں کو تو کوس بھی جیسے تیسے کر کے کھانا وانا بنائے ہیں تو کھائے ہیں کھانا وانا کھا ہو کے تھوڑا ہم آئے ہیں اوپر تو دیکھے ہیں تار اار چیک کیے ہوئے ہیں بھائی جان ٹھیک ہے تو تار وار ت چیک کیے ہیں تو سب ٹھیک تھا کہیں بھی گڑبڑ اربڑ نہیں تھا تو جا کے میٹر میں ہم چیک کیے ہیں تو دیکے کہ وہ میٹر میں لائٹ نہیں ہے تو بھائی جان کو سمجھ آیا ہے کہ پول پر سے ڈائریکٹ گڑبڑ ہے لائٹ اب تو چونکہ رات ہوگیا تھا بھائی جان تو ابھی استری اسری کو بھی نہیں بلا ہیں وہی کھاؤ کے ڈائریکٹ چھتے پہ ٹہلنے لگے آئے ہیں تو چھوتے پہ رہ گئے ہیں تھوڑا ٹہلنے وہلنے لگے ہیں تو سوچے ہیں کہ تھوڑا بھائی جان کو یاد کر لوں ک کتنا دن ہو گیا ہے تو وہی آپ کو یاد کر لیے ہیں بھائی جان
جی بات تو صحیح ہے دیکھیے رات میں تو مستری ملتا نہیں ہے تو بات تو صحیح ہے رات میں ا آپ بھی ہاتھ سب لائٹ کو لگائیے گا ن کہ بہت خطرہ ہوتا ہے لائٹ والا کام تو صبح میں مستری ب لیجے گا چیک کو کرا لیجے گا اپنے مستری آئے گا بلا ہو دے گا ہمارے محلہ میں تو ہمارا بھی دو گھنٹہ بعد لائٹ آیا ہے لیکن ہمارا لائٹ آ گیا ہے محلے میں دو تین آدمی کا لائٹ نہیں آیا کی کہ تار وہ بہت ٹوٹ گیا تھا نا تو بارش کے ک آدھی کے کن ٹوٹ گیا ہے تو وہ بلا ت تو جڑوا لائٹ ٹٹ آیا ہے اور بتائیے پڑھائی لکھے کیسے چل رہا ہے
بھائی جان پڑھائی لکھائی ایک دم بڑھیا چل رہا ہے بھائی جان کیا بتائے بھائی جان ہم کو تو آن لائن وہ کلاس بھی کرنا تھا بھائی جان اور ہم تو آئے ہیں بازار سے تو میرا موبائل بھی چارج نہیں تھا اور موبائل میرا چارج تھا نہیں پورا آف ہو گیا تھا بھائی جان آف ہونے کے بعد تو ہم کیا کرے تھے دیکھو بھائی جان کے گھر پہ چارجر لیے ہیں ہم موبائل جا کے دے دیے ہیں ہم بھائی جان کے گھر پہ موبائل چارج کیے ہیں اور کے ہوئے ہیں تو وہاں سے لائے ہیں تو اس کے بعد ہم تب تک ٹائم دیکھے تو ٹائم نکال چکا تھا ہمارے آن لائن کلاس کا تو ہم تو پڑھائی بھی آج نہیں کر پائے اپنا کلاس بھی آج کمپلیٹ نہیں کر پائے ہیں بھائی جان باقی تو پڑھائی لکھائی کو تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں روز ہمارا پڑھائی لکھائی چل رہا ہے ابھی ہم تینوں کلاس کرتے ہیں تینوں میں ہم دو کا کلاس اب آف لائن کرتے ہیں جاتے ہیں ادھر بازار میں کوچنگ ہے وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں ایک جگہ ہم سائنس ایک جگہ پڑھتے ہیں ہم ہندی انگلش اور میتھ کا جو ہے بھائی جان وہ میتھ کام ہم لائن ہی پڑھتے ہیں موبائل پہ ہی بھائی جان اور روز ہمارا نیم ہے صبح میں سات سے آٹھ پڑھتے ہیں بھائی جان ہم سائنس والا کلاس اور نو سے دس پڑھتے ہیں بھائی جان ہم ہندی انگلش والا کلاس بھائی جان ایک گھنٹہ کے بیچ میں ہم گیپ لیے ہیں آٹھ سے نو تاکہ میرا دماغ تھوڑا مائنڈ جو ہے فریش رہے گا تو ہمارا آگے والا پڑھائی س مج آئے گا وہی بھائی جان تھوڑا ہم دن انن میں آرام سے آرام ورام کرتے ہیں بھائی جن موبائل ووبائل چلاتے ولاتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور شام ہوتا ہے بھائی جان تو ہم تھوڑا بازار وزار جاتے ہیں سامان وامان جو بھی لانا رہتا ہے گ کا ہم سامان ومان لا دیتے ہیں بھائی جان اور سامان وامان لانے ہونے کے بعد پھر ہم رات اپنے کھانا پینا کھاؤ کے بھائی جان نو سے آٹھ سے نو بھائی جان پھر آن لائن کلاس پڑھتے ہیں آن لائن کلاس میں جو ہے نا میتھ ہم پڑھتے ہیں بھائی جان آن لائن کلاس اس لیے پڑھتے ہیں کیوںکہ آن لائن میں بہت سارا اپارچونیٹی رہتا ہے بہت سارا اھی رہتا ہے آپ کو جن سا ٹیچر کا من ہے تون سا ٹیچر کے کلاس آپ پڑھ سکتے ہیں آن لائن میں تو اس لیے ہم آن لائن ہی پڑھتے ہیں میتھ کا تیاری آن لائن ہی کرتے ہیں کیونکہ آن لائن میں جو ہے نا بڑھیا بڑھیا ٹریک بتاتے تا ہے بڑھیا بڑھیا ایسا ایسا ٹرک بتاتا ہے جس سے میتھ ترنت بن جاتا ہے ترنت سالو ہو جاتا ہے تو ہم زیادہ تر ہم وہی آن لائن ہی یوز کرتے ہیں آن لائن ہی پڑھائی کرتے ہیں میتھ والا تو بس یہی سب میرا پڑھائی کا روز کا دن کا یہی ہے میرا ہر دن یہی شیڈیول سے یہی پرمپرا سے میرا پڑھائی بھائی جان چل رہا ہے میرا آپ بتائیے بھائی جان آپ کا ٹھیک ہے نا سب پڑھائی لکھائی
جی ہمارا بھی پڑھائی لکھائی ہمارا پڑھائی لکھائی بھی ٹھیک ہی چل رہا ہے اور وہی چارٹ تھا ہی ہمارا تو آن لائن ہم پڑھتے ہیں تو آن لائن تھوڑا ہم دیکھ اور جو کلاس کیے تو ہمارا تو موبائل چارج تھا تو آن لائن کیے تو ہمارا تو آن لائن ہو ہی گ گیا تو ٹھیک ہے پھر بعد میں کل کر تھرا کلر ہے
جی جی ٹھیک ہے بھائی جان خدا حافظ بھائی جان گرب خیریت رکھے بائی جان خدا بائی جائے خ آ خدا حافظ